اسلام
الحمد للہ آپ ٹھیک
جی الحمد اللہ میں بھی ٹھیک
تو بولیے میں نے آپ کو دونوں لنکس بھیجی
جی جی
اوکے ٹھیک ہے بیٹا
جی آپ بولیے آپ کریے اسٹارٹ
اسٹارٹ تو آپ کو ہی کرنا ہے
نہیں نہیں سلام کے بعد آپ
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں جی تو میں بتاؤ آج کس بات پر ڈسکشن کرنا چاہتی ہو آپ
دیدی آج اسکول میں ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا تھا مجھے ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا لیکن میں اور ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتا ہوں
مطلب چاہتی ہو بہت اچھا ٹاپک ہے کہتے ہیں آج کا جو اسٹوڈینٹ ہے کل کا لیڈر ہو ہوتا ہے
جی
اس لیے ایک اسٹوڈنٹ یعنی شاگرد کی ذمہ داریاں سمجھنا بہت ضروری ہے
جی سب سے پہلے یہ بات بتائیے کہ اسٹوڈنٹ کسے کہتے ہیں
اسٹوڈنٹ اس انسان کو کہتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے چاہے وہ اسکول میں پڑھتا ہو کالج میں یا کسی مدرسے میں ہر سیکھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے
تو کیا صرف پڑھائی کرنے ہی اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے
نہیں چیزوں پڑھائی سب سے بڑی ذمہ داری ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے
جیسے
جیسے سب سے پہلی ذمہ داری ہے اپنے وقت کی قدر کرنا
جی
جو اسٹوڈنٹ وقت برباد کرتا ہے وہ اکثر پر بعد میں پچھتا تا ہے
بالکل صحیح ہمارے ٹیچر بھی کہتے ہیں ٹائم ونس لاس نیور کم بیک
صحیح بات ہے جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے روز ٹائم ٹیبل بنانا اور اس کے حساب سے چلنا چاہیے
لیکن دیدی کبھی کبھی موبائل کی وجہ سے پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا
یہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکلات ہے موبائل اچھی چیز بھی ہے اور بری بھی ہے اگر صرف پڑھائی کے لیے یوز کرو تو فائدہ دیتی ہے لیکن اگر دن بھر گیمز اور ریلس دیک رہو تو نقصان ہی نقصان دیتی ہے
میں بھی کبھی کبھی ریلس دیکھتے دیکھتے ایک گھنٹہ ویسٹ کر دیتی ہوں
اسی کو کنٹرول کرنا اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے ڈسپلن کے بنا کامیابی مشکل ہوتی ہے
ڈسپلن کا مطلب
ڈسپلن کا مطلب ہے کہ ہر کام صحیح وقت پر آ اور صحیح طریقے سے کرنا
اگر کسی سبجیکٹ میں کم مارکس آئے تو کیا کرنا چاہیے
گھبرانا نہیں چاہیے غلطتیوں سے سیکھنا چاہیے محنت کرو گی تو اگلے امتحان میں بہتر رزلٹ آئے گا ان شاء اللہ
اسٹوڈینٹ چیٹنگ بھی کرتے ہیں
چیٹنگ سے مارکس مل سکتے ہیں لیکن جو نالج ہے وہ نہیں ملے گی اور جھوٹ اور چیٹنگ کبھی نہ کبھی پکڑی جاتی ہے
مطلب ہمیشہ ایمانداری سے ایگزام دینا چاہیے
بالکل ایمانداری اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے
ٹیچرس کی ریسپیکٹ کرنا بھی ذمہ داری ہے نا
بالکل ٹیچرس ہمیں صرف بکس نہیں زندگی جینا کا طریقہ سکھاتی ہے
اور پیرنٹس
آ پیرنٹس ہماری تعلیم کے لیے بہت محنت کرتے ہیں ان کی عزت کرنا اور ان کی امیدوں پر کھڑا اترنے کی کوشش کرنا بھی اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے
دیدی اگر کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں شو روما چاہتا ہو تو
بالکل غلط عادت ہے کلاس میں ڈسپلن رکھنا ہر اسٹوڈینٹ کی ڈیوٹی ہے
ہوم ورک کرنا بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے
بہت ہی امپورٹنٹ ہوم ورک سے لسن اور اچھی طرح یاد ہوتا ہے
کچھ اسٹوڈنٹس ہوم ورک کاپی کرتے ہیں
کاپی کرنے سے ٹیچر کو دھوکا دیا جا سکتا ہے لیکن خود کو نہیں محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا
دیدی اچھا اسٹوڈنٹ کسے بتاتے ہیں
کیسے بنتے ہیں اچھی اسٹوڈنٹ وہ ہے جو وہ ہوتا ہے جو محنتی ایماندار ٹائم کا پابند ادب کرنے والا اور ہمیشہ سیکھنے والا سیکھنے کے لیے تیار ہو
کیا صرف کلاس میں فرسٹ آنا ہی سکسیز ہے
نہیں اچھا انسان بننا سب سے بڑی سکسیس ہے مارکس ہے مارکس ضروری ہے لیکن اچھا کیریکٹر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی
یاد رکھو علم کے ساتھ اخلاق ہو تو انسان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے
دیدی آج میں نے بہت کچھ سیکھا
اور یہ تو بس شروعات ہے اسٹوڈنٹ کی ذمہ داریاں زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ چلتی ہے
میں کوشش کروں گی کہ روز ٹائم پر پڑھائی کروں ٹیچرس اور پیرنٹس کی پیک کروں اور موائل کا صحیح صحیح یوز کروں
بہت اچھی بات ہے بند بند سے ساگر بنتا ہے روز ٹھنڈ تھوڑی تھوڑی محنت سے ایک دن بڑی کامیابی بن جاتی ہے
شکریہ دیدی
اللہ آپ کو علم اخلاق اور کامیابی سے نوازے
آمین
پارٹ سیکنڈ سلام کے بغیر
لیکن آج بھی اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری کے بارے میں اور بات کرنی ہے
بہت اچھی بات ہے علم کی بات ا جتنی کی جائے اتنا کم ہے
دیدی کیا صرف اگزام کے ٹائم پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے
بالکل نہیں روز تھوڑا تھوڑا پا پڑھنا ہی اصل عادت کہتے ہیں اصل عادت ہے لا کہتے ہیں نا جیسے میں نے پہلے بھی بولا بند پ سے ساگر برتا ہے روز کی محنت بڑے بڑے ریزلٹس دیتی ہے
میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کل سے اچھے سے پڑھوں گی
یہی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کل سے کل کرو کل کری سو آج کر آج کری سو آپ جو کام آج ہو سکتا ہے اسی کال پر مت چھوڑو
لیکن کبھی موڈ نہیں ہوتا پڑھنے کا
بوٹ کا انتظار کرو گی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا کامیاب اسٹوڈنٹ موڈ سے نہیں ڈسپلن سے پڑھتے ہیں
ڈسپلن کیسے بنایا جا سکتا ہے
ایک چھوٹی سی مثال بنا مطلب سمپل روٹین بنا لو ا روز ایک ہی وقت پر اٹھنا سکول جانا ہوم ورک کرنا اور ریویژن کرنا بس وہی ہوتا ہے ڈجپل
رویژن اتنی ضروری کیوں ہوتی ہے
کیونکہ بنا ریویژن کے پڑا پڑا ہو وہ دھیرے دھیرے بولنے لگتے ہیں ریویژن سے نالج مضبوط ہوتی ہے
ٹیچر بھی روز ریویژن کرنے کو کہتے ہیں
اور بالکل صحیح کہتے ہیں پریکٹس میکس ا مین پرفیکٹ یہ تو پت ہی یہ
سوال پوچھنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے
اگر سمجھ نہ آئے تو تو ضرور سوال پوچھنا چاہیے سوال پوچھنے والا سیکھتا ہے چپ رہنے والا اکثر الجھنوں میں رہتا ہے
جی کچھ بچے ڈرتے ہے کہ لوگ ہنسیں گے
دوسروں کی ہنسی سے زیادہ آنی تعلیم ضروری ہے آج جو پوچھو گی وہی کل تمہاری طاقت بڑی گا
نوٹس بنانا بیس اسٹوڈنٹ کی ذمہ داریاں نا
ہاں نوٹس بنانے سے پڑھائی آسان ہو جاتی ہے اور ایگزام کے وقت بہت مدد ملتی ہے ا
میں اکثر دوستوں سے نوٹس لے لیتی ہوں
کبھی کبھی ٹھیک ہے لیکن اپنے نوٹس خود بنانا زیادہ بہتر ہوتا ہے
بالکل لائبریری علم کا خزانہ ہوتی ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ اسکول کی لائبریری کا یوز کرنا چاہیے
دکھوتا خزانہ ہوتی ہے صرف ٹیکسٹ بک ہی نہیں دوسری اچھی بکس سے بھی پڑھنی چاہیے
اسٹوری بکس بھی
ہاں اگر اچھی اور تعلیمی ہی ہو ان سے لینگویج بھی امپرو ہوتی ہے اور سوچ بھی
دیدی کیا اسپورٹس بھی ضروری ہے
ہاں بالکل ہیلدی بڈ ہیلدی باڈی میں ہی ہیلدی مائنڈ رہتا ہے پڑھائی کے ساتھ تھوڑا ایکزرسائز اور گیمز بھی ضروری ہے
جی مطلب صرف پڑھتے رہنا بھی ٹھیک نہیں
نہیں ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے
اسکول کی پراپرٹی کا خیال رکھنا بھی اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی ہے
ہاں بالکل بینچ توڑنا دیواروں پر لکھنا یے لائبریری کی بکس خراب کر یا لائبریری کی بکس خراب کرنا غلط بات ہے
کچھ بچے ایسا مذاق میں کر دیتے ہیں
مذاق وہی اچھا ہے جو کی کسی کا نقصان نہ پہنچائے جو نقصان پہنچائے وہ مذاق نہیں ہوتا وہ غالط ہی کہلائی جاتی ہے
ہمم یونفام صاف رکھنا بھی امپورٹنٹ ہے
بالکل صفائی آدی سے صفائی پہلی ہی نصف ایمان ہے صفائی آدی صحت ہے صاف یونی فام اور صاف ستھرا رہنا ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی پہچان ہوتی ہے
اگر کوئی دوست غلط کام کرے تو
پہلے پیار سے سمجھاؤ اگر بات نہ مانے اور بات سیریس ہو تو ٹیچر کو بتانا چاہیے
کچھ لوگ اسے کمپلین کرنا کہتے ہیں
نہیں اگر کسی کی بلائی کے لیے ہو تو سچ بتانا غلط نہیں ہوتا
دیدی اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں
اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو پڑھائی میں مدد کرے بری عادتوں سے بچیں اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں
اور برے دوست
جو پڑھائی سے دور لے جائے جھوٹ بولنا سکھائے یا وقت برباد کرے
کہتے ہیں جیسی سنگت ویسی رنگت
بالکل صحیح اس لیے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے
دیدی اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہوں تو کیا کروں
روز تھوڑا وقت روز روز تھوڑا وقت اس سبجیکٹ کو دو ٹیچر سے پوچھو دوستوں سے مادد لو اور پریکٹس کرتے رہو انشاء اللہ آپ جلدی سکھ جاؤ گی
مطلب ہار نہیں ماننی چاہیے
کبھی نہیں ماننی چاہیے کوشش کرنے والے کی والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی
مجھے لگتا ہے کانفیڈینس بھی ضروری ہوتا ہے
ہاں لیکن کانفیڈینس کے ساتھ محنت بھی ہونی چاہیے صرف کانفیڈینس سے ایگزام پاس نہیں ہوتا
دیدی دعا کا کیا رول ہے
بہت بڑا محنت بھی کرو اور اللہ سے دعا بھی کرو دونوں ساتھ ہو تو برکت ہوتی ہے
مطلب پہلے محنت پھر دعا
ہاں اور ریزلٹ جو بھی آئے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے
آج کی بات سے مجھے سمجھ آ گیا کہ اسٹوڈنٹ ہونا صرف اسکول جانا نہیں بلکہ ذمہ داری نبھانا بھی ہے
بالکل اسٹوڈنٹ اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے اچھی عادتیں ہی اچھا مستقبل بناتی ہیں چلیے بہت ساری باتیں آپ نے اس بارے میں کی اب بعد میں ملتے ہیں اللہ حافظ